ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی الحمد للہ آپ بتائیں کیسی ہیں آپ
بس بس میں بھی بہت اچھی ہوں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو سب لوگ ٹھیک ہے
جی جی جی اللہ کا شکر ہے ابھی تو سب ٹھیک ہیں
بس بس دیکھو اللہ کا ہی شکر اور رحم و کرم ہونی چاہیے تو سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے
صحیح بول رہی ہیں آپ اللہ پاک کی نظروں ا ہمارے اوپر بنا رہتا ہے نا تو ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل اور بس کچھ نہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی بوٹک وغیرہ ہو تو مجھے بتانا میں نا اپنا ایک زوڑا سلوانے کے لیے سوچ رہی ہوں اوربوٹک کے ہمارے ادھر کوئی بوٹک نہیں ہے تو میں سوچ رہی تھی میں آپ کو پوچھنے ہوں کوئی بوٹک ہو آپ جانتی ہو جو ملب صحیح سے ہے اچھے سے کرتے ہو ریلز بائی تھوڑا صحیح ہو
نہیں نہیں ہمارے ادھر نا ایک بہت اچھی محترمہ ہے وہ بوٹیک چلاتی ہیں ان کہ ہاں مطلب اچھی ہے ریٹ وائز بھی اچھا ہے اور ان کا کام بھی اچھا ہے ہاں ایک بار ٹرائی کرنا آ کے یہاں پہ تو ا اچ تی ہیں اپ جیسا بھی ڈیزائن فون سے دکھاؤ گے ناپ ان کو سیم بنا کر دیں گی آپ کو اور ملب جائز پیسے بھی لیتی ہیں اس کے میں نے ایک آاتھ جوڑے سلوائے ہیں ان سے میں آپ کو اس کی پک سینڈ کر دوں گی نا بہت اچھے سیلتی ہیں وہ
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ مجھے اس پک شیئر کرنا میں نا ایک زوڑا لے کے آئی تھی اب میں سوچ رہی ہوں اس کو نہ میں ایسی گلی والی ایسے بازی کو نہ دوں گی وہ خراب کر دیں گی ا نہ دیکھو ایک تو کپڑا اتنا مہنگا آتا ہے فھرزی منے بناؤ بھیکٹ سا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں اتنا مہنگا جوڑا لے کے آئی ہوں یہ بھی خراب ہو گیا تو بڑی دقتیں ہو جاتی ہیں پھر
نہیں نہیں نہیں آپ بالکل بے فکر رہیے آپ میں جہاں ب بتاؤں گی نا آپ وہاں سلوائیے وہ باجی بالکل آپ کے من کا سل کر دیں گی اپ بس انہوں نے اچھیے سے ڈیزائن نیٹ سے سرچ کر کے دے دیجیے گا یا ویڈیو کوئی ہوگی اگر آپ کے پاس دے دیجے گا وہ ویسے ہی بنائیں گی ہو بہو ویسے ہی بنائیں گی بالکل
بالکل بالکل میں ضرور دوں گی میں تو ایک نا پہلے جہاں رہتی تھی وہاں پہ ایک بازی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے بوڈ بوٹک چلا رکھا تھا تو پتا ہے ان کا کیا تھا سمپل نارمل نارمل سمپل سمپل کپڑے لیتی تھی اور وہ اس میں سے مطلب لس لگا کے اور زری والا ورک کر کے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت جوڑے بناتی تھی مطلب ان کا اچھی خاصی فیمس ہے وہ آج یہ دیکھو آپ ان کا اتنا اچھا بتک چل رہا ہے اب میرا جانے کا ہو جاتا ہے میں تو کہہ رہی تھی بازی میں تو بڑا مس کر رہی ہوں آپ کے زوڑوں کو تو کہہ رہی تم آ جاؤ میں نے کہ آنے میں ٹائم لگے گا یہ ہوگا پھر میں سوچتی ہوں چلو یہیں کرا لیتی ہوں لیکن بڑا ہی اچھے جوڑے بناتی تھی وہ
ہم کسی کسی کا ہاتھ بہت اچھا سیٹ رہتا ہے نا تو وہ ان کا کام بہت اچھا اپن کو پسند آتا ہے یہاں پہ بھی جو باجی ہے نا وہ بھی لیس وغیرہ کا کام کروا کے بہت اچھا جوڑا بناتی ہیں ابھی میں نے ایک نا فرشی شلوار اور کرتے کا کپڑا لے کر بنوایا تھا تھا بہت اچھا انہوں نے سل کے دیا ہے مجھے بالکل پاکستانی لک آتا ہے اس میں
فرشی سلوار تو آپ پوچھو نا اتنا مطلب الگ ہی لک آتا ہے اس میں تو ہے اور لیکن سلا ہوا کسی اچھی بوٹک سے ہو تو تبھی ہوتا ہے ورنہ دیکھو ریڈی میڈ آتا ہیں جو یہ فرسی شلوار میں نے لیا تھا ایک لیکن اس میں نا وہ والی بات نہیں تھی ایک تو اپنی فٹنگ سے نہ بیٹھ پاتا وہ یہ ہو جاتی ہے اور پھر میں اب یہی تو میں سوچ رہی ہوں فرسی سلوار بنواؤں گی میرا اتنا من ہو رہا ہے ہے نا میں نے تو ڈرامے میں دیکھا تھا اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں سے وہ الجھن ہو رہا ہے وہ ڈرا وہ والا مطلب فرسی سلوار والا اب میں تو کہہ رہی ہوں بس میرے کو یہی بنوانا ہے
بتائی آپ کو جیسےاپ کپڑے بنواؤ نا پرسنالٹی بھی وسے دکھ نے لگتی ہے پھر اپن یہ بنواتے نا تو بہت اچھا سوٹ کرتا ہے اپن کے اوپر ٹرینڈی لک دیتا ہے بہت
آپا بازو پہ سے سلیپس پہ سے ڈھیلا ڈھیلا ہے تھوڑا فرسی سلوار تھوڑی سی وہ کرتا تھوڑا اونچا ہیے ماشاء اللہ بڑا ہی سندر ر لو کا آتا ہے ہے نا اب وہ ہم لے تو لیتے ہیں سلے ہوئے لیکن ان کی اندر نا میں نے دیکھا ہے بازی پیچھے سے کپڑا ایسے لگتا ہے جیے ایکسٹرا میں لگا رکھ لٹکا ہوا ہو پتا نا یا تو یہ ہے کہ بھائی وہ جیسا سل دیتے ہیں ہے نا جو آپ ہم لوگ جب سلواتے ہیں کراتے ہیں تو وہ اس میں الگ ہی لک آتا ہے
صحیح بولی رہی ہے کیا ہے نا اپنے اپنی ناپ دے کے اپنے حساب سے سلواؤ نا تو اس کی بات الگ ہو جاتی ہے ریڈی میڈ میں کیا نا ایکس ڈبل ایکسر سائز کے رہتے ہیں اور اپن کا سائز اگر بیچ کا ہے تو پھر ان کو اپن کو الٹر کرواؤ یا پھر اس اس میں سے وہ کرواؤ تو صحیح نہیں بیٹھ پاتا ہے وہ اپن سلوا لیں گے نا وہی اپن لیے بہتر ہوگا
صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں نے تو دیکھا ہے ہم ریڈی میڈ لے تو لیتے ہیں ان کے کپڑے تو صحیح نہ نکلتے آپ دس دن بعد بیس دن تو کپڑے بڑے بےکار چوڑے سے نچڑے سے ہو جاتے ہیں میں نے تو ابھی عید پے نا ایک اپنا ایک زوڈا بنوایا تھا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت جوڑا نکلا میں ایسے ہی میری امی نے مجھے دیا تھا تب تو میں نے کہا یہ کیا ہی ہوگا بالکل پلین کپڑا تھا بلیک کلر کا میں نے اس میں پھر کیا کہتے ہیں لیس نہ ہوتی ہے گولڈن کلر کی وہ لگوائی پ دوپٹہ ریڈ کلر کا اور ہے ماشاء اللہ جس نے بھی دیکھا یہی کہ بہت خوبصورت سوٹ ہے وہ آپ کا میں کہ اب کیا بتاؤں آپ کو یہ میری امی نے اپنے پاس سے دیا ہے ب کو کزقت والا ہو جاتا ہے
میری بھی ایک دوست ہے نا تو اس نے بھی ابھی ایک بوٹیک اور کیا کہتے ہیں کپڑے کی شاپ ڈال رکھی ہے ریسنٹلی میں ڈالی ہے دو تین مہینے میں اس کے بھی فیبرک بہت اچھی ہیں آپ وہاں سے بھی ٹرائی کر سکتے ہے وہ نا باہر سے کپڑے منگا
سب ہوتے نا لوکیشن وغیرہ ڈالنا مجھے میں ضرور جاؤں گی
انشاء اللہ انشاء اللہ میں ڈلواوں گی میں بولوں گی ان کے نا کپڑوں کی کوالٹی بہت اچھ ھی ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا اچھا لگے گا آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا ماشاء اللہ پہن کر آپ پہ بہت جچے گے وہ کپڑے
بالکل آپ نا مجھے ڈالنا اب میں تو کہہ رہی ہوں جس دن بھی آپ فری ہو آپ کے شوہر تھوڑا لیٹ آئے آپ میرے ساتھ چلنا دونوں چلے چلیں گے بہت ٹائم نہ ملے ہیں نہ کچھ ٹھیک ہے بات ر کر لیں گے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا میری مدد کرنا پسند کرنے میں
جب دو جن رہتے ہیں نا تو شاپنگ کرنے میں مزہ ہی الگ آتا ہے کیا ایک دوسرے کو کو رائے دے لیتے ہیں نا تو اچھا لگتا تو اکیلے جاؤ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا لیں کیا نہ دیں
یہ تو صحیح کہا آپا اپ نے اکیلے جاتے ہیں تو ڈاؤٹ میں رہ جاتے یہ لے لیں یہ نہ لے لیں پھر دو آپ شن ہوتے یا تو ہم لے آتے ہیں یا پھر ہم لاتے ہی نہیں
اور شوہر لوگ سے پوچھو شوہر لوگ سے پوچھو کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو وہ تو کہیں گے تم پہ تو سبھی اچھا لگتا ہے
ہاں وہ ان کا تو یہ ایک ہی ہے وہ تو دیکھ فون کی طرف رہے ہوں گے آپا اور ہم انسے کہے کہ کلر کیسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ماشاء اللہ اور جچے کہاں ہے تم نے تو دیکھا بھی نہیں تم تو ایسے ہی بول دے ہے نا اپنے ساتھ لے جانا تو ساتھ لیے جاؤ یا نہ لیے جاؤ برابر ہے آپا نہ کسی چیز میں مدد کرتے ہیں نہ کچھ ہاں ہاں کرتے رہیں گے جب گھر لے کے آ جاتے ہیں پھر کہیں گے یہ تو تم نے یہ لیا یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مطگر وہاں کیوں نہیں بولے تو کہ وہاں میں کیا بولتا سب کے ساتھ
ایسے ہی ہوتا ہے میرے شوہر بھی نہیں جاتے اور جاتے بھی ہیں تو پھر ان ان کو سمج میں نہیں آتا میں تو اپنے بھابھی لوگ کے ساتھ ہی جاتی ہوں ہم لو ایک دوسرے کا پسند کر لیتے ہیں اور آکے بھیا سیٹسفائڈ بھی رہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کپڑا لے کر آئے اور میری بھابی تو کیا گجب کی بارگیننگ کرتی ہیں اگر اس نے دو ہزار پر سے سیدھے وہ ایک ہزار پہ آ جاتی ہے
ہاں ہاں نہ نہ یہی تو بات ہے دیکھو ہم لوگوں میں ہم مہلاؤں میں ہم بارگننگ بہت اچھی کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے جو پتی لوگ ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں نا اتنا کم کر لو تو ایسے آنکھیں دکھائیں گے کیا کر رہی ہو اتنا کم کیسے ہو جائے گا
دو ہزار دے کےچلے آے ان کا بس چلے تو
ہاں ان لوگوں کو نہ آے اتنی اکڈ
ان کو نا اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے نا کہ کیا چیز کیسے آتا ہے کتنا مارجن لے کے شاپ والے ریٹ بتاتے ہیں وہ تو دگنا تگنا ریٹ ہی بتاتے ہیں وہ توپ اپن کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا پڑتا ہے کچھ لیکن فکس ریٹ کی بھی شاپس ہوتی ہیں تو وہاں کے ریٹ لیکن مناسب ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے وہ صحیح لگتے ہیں
یہ والی بات تو ہے آپا جن کے ریٹ فکس ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے پرائز بہت ریزنیبل ہوتا کیا وہ آپ کو زیادہ پتا کیا وہ نہیں بتاتے ہیں
لیکن پتا ہے کہ آپ لوکل مارکیٹ جاؤ گے نا تو وہاں تو ایسی بارگیننگ ہی چلتی ہمارے ادھر باکی آپ اچھے شو روم میں جاؤ گ تو وہاں تو آپ کو فکس ریٹ پے ملیں گے اور برانڈیڈ کپڑے ملیں گے پھر ان کی کوالٹی اور ان کو کا اسٹائل ہی الگ رہتا ہے لیکن ان کپڑوں کا لیکن اپن کو ڈیلی ویئر کے لیے اگر چاہیے تو اپن لوکل مارکیٹ ہی زیادہ تر پسند کرتے ہیں نا کہ اتنے میں تو اپن ایک لیں گے اپن کو کئی جوڑے آ جائیں گے
ریزنیبل پرائز ہوتے ہیں صحیح جوڑے مل جاتے ہیں اور ڈیلی میں تو آپا کاٹن کے سبا کچھ نہ پہنا جاتا کمفرٹیبل ہے کاٹن اور آج کل ڈیلی یوز کا تو چھوڑو کہیں مطلب فنکشن ہو پارٹی ہو وہاں بھی کاٹن ہی چلتا ہے مطلب تھوڑا ڈیزائنر ہو الگ ہی لک آتا ہے
بالکل صحیح بول رہی ہو باجی اب تو اتنا کاٹن پہننے کی عادت ہو گئی ہے نا کہ اور فیبرک تو پہنے ہی نہیں جاتے ہیں اتنا الجھن ہو جاتی ہے جتنا کاٹن میں آرام ہے اس کا اتنا کسی فیبرک میں آرام نہیں ہے
میں تو آپ ج ایک تو ڈھونڈتی ہوں میں جوڑ چٹ گرمیوں کے حساب سے بڑا ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ایک دو کپڑے تو میرے کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں
اور جب بچے چھوٹے رہتے ہیں نا تو اپن کو لگتا ہے اپن کمفرٹیبل ک کپڑے پہنے تاکہ ان کو ہاں ب کچھ مطلب لگ بگ نہ جائےیں کڑھائی بڑھائی والے پہننا تو ان کے لگ جاتے ہیں
نہ نہ آپا ان کو پھر دیکھو وہ نا کڑھائی والے بچوں کے لیے پھر بڑی مشکلات ہو جاتی ہے ان کو کہیں لگ گیا پھر وہیں کچھ ہو جاتا ہے بچے سافٹلی اسکن ہوتی ہے ان کی ہے نا تو ان کا بھی پڑتا ہے تب تو پھر کاٹن ہی کاٹن بجتا ہے
صحیح بول رہی ہےارے کوٹن سب سے بیسٹ ہے آپ آئیے آپ کل سنڈے یا کل منڈے کو آجائیے پرسوں یا کل ہی آ جائیے اپن چلیں گے شاپنگ کرنے ان شاء اللہ
ٹھیک ہے آپا میں بلکل آؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے تو پھر ٹھیک ہے او ہاں